ہلو ہلو
ہ
رج ناری
ہیلو السلام علیکم
ولیکم السلام
کیسے ہو آپ کی طرف سے اور
ہاں تھوڑی بچی شور کر رہے تھے جو ابھی چلے جائیں گے کھیل کے ادھر سے تو بتائیے آپ کیسیے ہو
جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے اور سب
ہاں بالکل خیریت ویسے ہی آج میں شام کی طرف اننی چھت پر بیٹھا تھا جو میں ب میں نے بہت سارے آسمان میں اڑتے ہوئے پچھی دیکھی
ماشاء اللہ کو آپ نے بہت ہی اچھا فرمایا پچھیوں کو دیکھنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے میںک کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہوںور کچھ زیادہ ہو رہا ہے
بالکل ب بالکل صحیح کہا بالکل بالکل صحیح کہا مجھے بھی پچی دیکھنا بہت اچھا لگتا ہےب پرکرتی کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے ہی بنا پچ بنا پرکتی کا سنتلن بھی بگڑ سکتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا پ پچی ہی ہوتے ہیں جیسے پشو پچی ہمارے پریاورن کا مہتو پورن حصہ ہوتے ہیں
ہاں مسء ال آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے تمہارا
ویسے مجھے بالکل بالکل ضرور ویسے میرا پسند پسندیدہ جانور تو جیسے شیر ہے اور میں گھوڑا کو بھی بہت پسند کرتا ہوں جیسے کہ بہت تیز دوڑتا ہے اور بفادار جانور بھی مانا جاتا تاج
ہاںشاء اللہ آپنی ب بالکل صحی فرمایا آپ نے تو مھے دل کی بات چھولی مجھے گائے بہت پسند ہے کیونکہ بس شانت سوبھاؤ کی ہوتی ہے اور ہمیں دودھ بھی دیتی ہے مجھے نا سبھی جانوروں میں گائے ماتا بہت پسند ہے ماشاء اللہ میرا تو ایے ہی دل دل خوش ہو جگ تا ہے
بت اچھا خیال ہے آپ کا ویسے گائے ایک بہت ہی شانت سوا کا جانور ہے جو ہمیں گائے کی پورتی بھی دودھ کی پورتی بھی کراتی ہے بہت اچھی ہے جس کا دودھ ہوتا ہے جو چھوٹے وہ ہوتے ہیں بچے ان کے لیے بہت اچھا اچھا رہتا ہے اور پوشٹک بھی رہتا ہے ان میں کئی سارے پوشک تتو ہوتے ہیں جو پیٹ میں بھی جلد آسانی سے پچ جاتا ہے تو گائے ایک بہت شانت سواؤ کا جانور ہے اور بہت اچھا لگتا ہے
ااشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کا جو پسندیدہ پکچھی ہوتا ہے وہ کون سا پچی ہے
پسندیدہ پشی تو جیسے کہ مجھے مور بہت اچھا لگتا ہے جو اس کی خوبصورتتی ہوتی ہے جو پنکھ پھیلا کر ناچ تا اور بہت سندر لگتا ہے تو مور میرا پسندیدہ پچی ہے ان میں سے
مسا اللہ ہیلو
ہاں ہاں جی جی بولو بولو
نہیں آپ کی طرفور بہت ہو رہا ہے مجھے بھی جب مور اپنے علاق ناچتا ہے مجھے بھی بہت
ہاں بک بالکل بالکل بالکل صحیح کا آپ اپنے مور ہمارے بارت کا راشٹری پچھی ہے اور ہمارے آس پاس کئی پچی پائے جاتے جیسے ہمارے گھر کے آس پاس پیپل کا پیڑ ہے تو اس پر کئی پرکار کے پچی آ کر بیٹھتے ہیں جیسے ان میں سے مور ہو گیا کبوتر ہو گیا اور طوط بھی ہے تو کئی سارے پچی آ کر بیٹھتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا بالکل میرے کی بات جی دیکھ لی آپ نے اور جیسے سے دیکھا جائے تو پہلے کی تلنا میں اب کتنے پچ کی کم رہ گئے ہیں پتا نہیں کہاں گئے سارے پچھی
ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہ جیسے جیسے پہلے کبوتر گوریا طوط مینا اور کو عام طور پر دکھائی دیتے تھے لیکن اب پتا نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ پڑ پ پشو پشی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے جس کا ایک پرمکھ کن بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ ہو گیا جس کے جو نیٹ ورک ہوتے ہیں اس کن پشو پچیوں کی موت ہو جاتی ہے جس کے سمپرک میں آتے ہیں اور ایک پرمکھ کارن ان کا جو پتنگیں ہوتی ہیں جیسے کہ شہروں میں کئی سارے لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں تو ان میں ان کی پنکھے پھنس جاتی ہیں جس کن وہ مر جاتے ہیں اور اس پرکار جیسے کہ اس سمے اتنی گرمیاں پڑ رہی ہیں اور پ پکچیوں کے لیے اتنا کھانا اور پانی اپلبدھ نہیں ہو پاتا ہے تو ایک طرح سے بھوک پیاس کے کار بھی پکچوں کی موت ہو جاتی ہے
ماسا اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میںے پتا پ بیٹھی تھی تو میں دیکھ رہی تھی پہلے گورا کتنی دکھتی تھھی اب تو ایک بھی گ رہے دکھائی نہیں دیتی ہے پت نہیں کہاں گئی سری پ رہ
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ گوریا جیسے پچی ہمارے گھروں کے پاس تو خوب رہتے تھے پہلے جو کچے گھر تھے ان میں رہتے تھے اب تو کچے گھروں کا استان جیسے کہ پے گھروں نے لے لیا ہے تو ان کے جو رہنے کے گھونسلے ہوتے ہیں تو وہ نہیں بنا پاتے اور ویسے اب تو پرمکھ ہر پچی پیڑ پر ہی اپنا گونسلہ بنا پا رہا ہے تو ایک ان کا پرمکھ کارن یہ ہے اور جیسے گھروں میں پنکھے وغیرہ ہیں تو ان سے کئی پھیوں کی ٹکرا کر موت بھی ہو جاتی ہے تو پھیی کم ہوتے جا رہے رہے ہیں اور ہمارا پیاورن بھی ایک طرح سے شانت سنسا ہو گیا ہے جیسے ہمارا جو آکاش ہوتا ہے نہیں صبح کے سمے پچیوں کی چہ چاہٹ بہت دل کو سگون دیتی تھی
ماسا اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا پہلے پہلے کیا ہے جیسے کہ گھروں میں دوپہر میں سوتی تھی تو کتنی گور پچھی کتنی آتی تھی کہ وہ سونے ہی نہیں دیتے تھے اور صبح صبح مور کی آواز ہمیں سننے کو ملتی تھی شام کو بھی ملتی تھی اب تو پتا نہیں کہاں گئے سارے پچھی نہ تو مور کی آواز سنائی دیتی ہے ہمیں صبح صبح اور نہ ہی گوریا وغیرہ کی آواز اور گھر میں پہلے یہ گوریا وغیرہ سونے بھی نہیں دیتے تھے اتنے اتنے سارے آتے تھے بچے
ہاں بالکل صحیح کہا ہمارے بھی جیسے گھر ہے جو تھوڑا چوٹ جیسے کہ تھوڑا گاؤں سے الگ ہی ہے جیسے ہوتا ہے نا گاؤں سے الگ تو ادھر بھی کارے کئی سارے ہمارے پیڑ تھے گھر کے آس پاس تو ان پر بھی کئی سارے پرکار کے پکچی رہتے تھے تو سب شام کی ان کی چہچاہٹ ہوتی تھی جیسے کبوتروں کا ایک جھنڈ ہوتا تھا جو بار بار اڑ کر جو ایک پرکرما و س کرتا رہتا تھا تو کئی سارے پچی تھے لیکن ان کے لیے وہی ہے کہ ان کے لیے جو ایک سرچت استھان نہیں رہا ہے جیسے ان کے لیے سرچت استھان پیڑھی لیکن اب پیڑ کی بھی کٹائی ہوتی جا رہی ہے اور جیسے کہ اس سمے آندھیاں بھی آتی ہے تو اس کارن بھی پکچوں کی موت ہوتی جا رہی ہے اور کئی سارے پیڑ آندھیوں میں ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو پشو پھیوں کا کم ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے اور جنگلوں کا کم ہونا تو اس کارن پشو بھی کم ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ نیل گائے نیل گائے اور کئی سارے جنگلی جانور ہوتے ہیں جو کم ہوتے جا رہے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے کیا میں جان سکتی ہوں ہیلو
جی جی بولو بولو
کیا میں جان سکتی ہوں تمہارے گھر میں کوئی پالتو جانور ہے اس کے بارے میں کوئی جان سکتی ہوں میں آپ کے گھر میں پالتو جانور کون ہے
ویسے تو ہمارے گھر میں پالتو جانور تو یہی ہے کہ گائے بھی رکھ لیتے ہیں اور پالتو جانور تو بھینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پالتو جانور تو نہیں ہے پر جو کتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ہمارے گ گھر والے یا ہمارے امیو ابو ان کو تھ کھانا کھلا دیتے ہیں تو وہ رہتے ہیں گھر ہی تو ایک طرح سے ہے لیکن پالتو تو نہیں ہے بٹ کلتا صحیح جانور ہے جو گھر کی سرکشا بھی کرتا ہے اور گھر کے آس پاس ہی رہتے ہیں
ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جیسے کہ گائے بھینس بکری یہ تو لوگ پالتے ہیں لیکن میں نے ن ماسال اللہ میں نے کئی جگہ خرگوش کو بھی پلتے ہوئے دیکھا
ہاں ہاں بالکل بالکل کئی سارے لوگ پالتے بھی ہیں خرگوش کو کئی سارے جانور پالتے ہیں لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کوئی گھوڑا پالتا ہے تو کوئی گائے پالتا ہے کوئی بھینس پالتا ہے کئی ال الگ الگ پرکار کے لوگ ہیں جو اپنی پسند کے انوسار ہر ایک پشو کو پکشھی کو پالتا ہے
ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جانوروں کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ تو برا ویوہار کرتی ہے مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ غلط لگتا ہے جانوروں کے ساتھ جو غلط ویوہار کرتے ہیں
ہاں بالکل اچھا خیال ہے آپ کا ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا ان کا بھی ہے کہ جیسے اس جو بھی ہے خدا انہوں نے اس دھرتی پر ہم سب کو برابر سمان دے کر بھیجا ہے لیکن کیا ہے کہ انسان ادھک لالچ لال پنے کے چکر میں دوسروں کا ادھکار بھی چھین رہا ہے اور اس کارن ان کے لیے آواس کی کمی ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ کئی سارے خرگوش تھے اور پہلے رہتے تھے کھیتوں کی جو ماند گفائیں ہوتی تیں ان میں لیکن اب گفائیں بھی ختم ہو گئییں اور خرگوش اتنے دکھائی نہیں دیتے ہیں جیسے کہ طوط ہو گئے اور ان کے لیے پیڑ کٹتے جا رہے ہیں تو ط توط بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں تو کئی سارے پرمکھ کارن ہیں جن کی وجہ سے پشو پھیاں کم ہوتے جا رہے ہیں
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر ہم جانیں جانوروں اور پچیوں کی رچا نہیں کریں گے تو کئی پرجاتیاں سماپت بھی ہو سکتی ہیں
بالکل بالکل ہے وہ ہوتا ہی جا رہا ہے ا بھی کہ سکتے ہیں اس کا تو پرمکھ کارن ایک ہمیں انسانی لوگ ہیں جو ان کے لیے اور ایک بھی یہ یہ بھی کا پرمکھ کارن ہے کہ کئی سارے لوگ ہیں جو پشو پشیوں کو مار یا انہیں بھون کر بھی کھا لیتے ہیں تو پرمکھ کارن یہ بھی ہے کئی سارے جنگلی جانور ہیں ان کو مار کر کھاتے ہیں اور اپنا انہیں اپنا بوجن بھی بنا لیتے ہیں اور پشو پچیوں کا کم ہونے کا پرمکھ کن یہ بھی ہے کہ جیسے بوجن اور پانی نہیں ملنا تو رہ رہتا ہی ہے سب کچھ پو پ پچ میں کمی کا کن سب کئی سارے ہیں
ہاں مجھے نا آپ سے بات کر کے بہت اچھا چلاوا
ہاں مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے پھر ملتی ہیں اللہ حافظ
خدا حافظ